ہاں ہلو
وعلیکم السلام بھائی کیا ج حال ہے
جی الحمد للہ جی آپ بھائی کیسے ہو
بس اللہ کا شکرہ اور سنا آپ
جی الحمد للہ الحمد للہ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں اللہ کا شکر ہے اور سناؤ
جی اللہ کا شکر کھانا کھایا آپ نے بھائی
ہاں ابھی کھایا میں نے
کیا کر رہے ہو
اس وقت بیٹھا ہوں باہر تو دھوپ ہے اندر ہی بیٹھا ہوں
دھوپ میں بیٹھے ہو
نہیں نہیں اندر ب باہر کہاں جائے ل وق
مجھے لگایٹامن ڈی مت پکڑ رہ ہو آپ دھپ میں بیٹھے
نہیں نہیں اتنی کیپیسٹی کہاں ہے ہم نے
بالکل بالکل آج کے نوجوانوں میں وہ کیا سٹی کہاں ہے وہ دھوپ میں نکلے اور کام کرے وہ تو ہے ہی نہیں پاسبل ہی نہیں ہے نا
ہاں یہ تو بات ہے
ہم تو پورا ختم ہو چکے ہیں بالکل بالکل بالکل اچھے سے ہے ان شاء اللہ بت ہی اچھے سے ہوں میں اور بتائیے آپ تھوڑا کچھ انسانیت کے بارے میں مجھے بتا آپ کیونکہ آج کے زمانے میں تو انسانیت مجھے کہیں پہ دکھتی ہی نہیں ہے بالکل بھی نہیں جو ایک انسان میں جو ہونا چاہے تو وہ تو بالکل ہے ہی نہیں مجھے نہیں لگتا ویسی کوئی خوبیاں ہیں
اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان مفاد پرست بن گیا اپنا سوچتے ہے لیکن دوسروں کا نہیں سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس یہ ہے دوسرے کے پاس بھی ہونا چاہیے نہیں صرف اپنے گھر کے کے لیے اور اپ اپنے آپ کے لیے وہ سوچتا ہے بس اسی لیے دن بہ دن ہسائنت کو بہت نقصان پہنچ س جا رہے ہیں
بالکل
اس لیے انسان کو اس پر زیادہ دھیان دینا ہے کہ انسانیت کیا چیز ہے کوئی بھی مذہب ہو ہر مذہب میں انسانیت پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ ان مذہب اپنے اپنے مذہب اپنی اپنی جگہ لیکن جب انسان ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہے چاہے سکھ ہو مسلمان ہو عیسائی اور جتنے بھی مذاہب دنیا میں ہے جب ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہے تو ان کو انسان کہتے ہیں نہ کہ مذہب کے نام سے ان کو دیکتے ہو ان کو ت کے ناطے دیکھتے ہیں اس لیے اس ٹائم ہم سب بائی ہے لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں تو پھر مسلمان مسجد میں جائے گا سکھ دھرم سال میں جائے گا ہندو مندر میں جائے گا عیسائی چرچ جائے گا وہ مذہب اپنے جائے گا لیکن جب انسان اکٹھے ہو جائے تو انسان ہے اسی انسانیت میں آج دو بہت ڈوائڈ مجھے لگ رہا ہے کہ کہ لوگ یوای وتے جا رہے یں دن بہ دن اس میں بہت سی کارن ہیں ایک کارن ہے کہ پینس ہے بائی بائی کو قتل کرتا ہے پیسے پہ بلب ہوتے پہ رشتے دار رشتے دار کو قتل کرتا ہے پیسے کے بل بوتے پہ
بالکل صحیح بات
پراپرٹی پہ وہ یہ قدم اٹھاتے یہ نہیں سوچتے کہ آخر ک ہم بھائی ہیں یا انسان ہے اور انسان اور جانوروں میں یہی فرق ہے ہمیں اللہ نے بولا کہ آپ اشرف ال مخلوقات ہیں یہ قرآن میں لکھا ہے تو انسان اس کے خلاف قرآن میں لکھ کے بھی وہ غلط کام کرتا ہے چاہے سکھ کی کتاب میں ہو چاہے گرنتھ صاحب میں ہو یا چاہے بائبل میں ہو ان میں ان بڑے بڑے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ انسانیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے
کوئی بھی نہیں بالکل صحیح بات
یہ لوگ دہشت گرد ہے جو لوگ انسانیت فساد پھیلا رہی یہ یہ ہے مسلمان ہندو کے ساتھ نہیں مسلمان ہندو کے ساتھ بات نہیں کر سکتا ہے ہندو سکھ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا ہے یہ لوگ دہشت گرد ہے یہی لوگ اسلی میں میرے معنی سے یہ دہشت گرد یہی لوگ ہیں
س بات ہے
انسان کو یہ سوچنا چاہیے ہر ایک انسان کو کہ دوسرے ان انسان قرآن میں لکھا ہے کہ انسان انسان اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ ہو جائے وہ رہے گی تاکہ آنے والی نسل بھی وہی تعلیم
مجھے بھی لگتا ہے انسانیت تو وہی ہے جیسے بنا مطلب کہ آپ کسی کی مدد کرو گے ہے نا تو مجھے لگتا ہے وہی ان انیت وہی ہے دیکھو میرے حساب سے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کہیں پہ جا رہے ہو کسی کو ال نہ بچائے کوئی حادثہ ہو جائے کہیں پہ کسی کوئی مصیبت میں پڑ رہا ہے تو آپ کو درد ہونا چاہے ٹھیک ہے تو مجھ لگتا ہے
ہاں چاہے وہ سکھ ہو مسلمان ہو ہند ہو عیسائی ہو کسی بھی لیکن انسانیت میں درد ہونا چاہیے کہ یہ پہ ہ پہلے انسان ہے جب ہم پیدائش سے پہلے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر جو پیدائش پہلے تھے انسان جہاں تھے
ہوں ہوں
وہاں ایک ہی تھے ہم
بالکل
دنیا میں آئے تو تب الگ الگ ہو گئے ہیں
ہوں ہ بالکل
ورنہ تو ہم ایک ہی ہے
بالکل صحیح بات
انسانیت کہ دن بہ دن غریبی بڑھتی جا رہی ہے کیوں اس کا وجہ بھی یہی ہے کہ لو ایک دوسرے سے ہم بات نہیں کرتے کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے پیسوں کی پرابلم ہے یا کھانے کی پرابلم ہے اگر ہم اس اس پہ کام کریں گے تو شاید دنیا میں کوئی غریب نہیں رہ سک رہ جائے گا
بالکل صحی بات
آج لوگ
اور مجھے مجھے بھی ایسا لگتا ہے دیکھو دیکھو میں آپ کو جانتا نہیں ہوں ٹھیک ہے لیکن ہم مھے لگتا ہے میں سے چھوٹا ہوںب میرے بڑے بائیوں میں آ کو چھوٹا بائی ہوں نا اور مجھے لگتا ہے میرا ایسا ماننا ہے ایسا مننا نہیں بالکل میرے ایکسپرینس یہ سب کیا ہے مجھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ سب جب آپ سے زیادہ کسی اور انسان کی قدر کرتے ہو نا عزت کرتے ہو اچھے سے پیش آتے ہو کسی کی مدد کرتے ہو تو آپ کو اللہ پاک اتنی کامیابی عطا کرتا ہے اتنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو
یہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ ایک قدم میری طرف آ جاؤ میں دس قدم آپ کی طرف آ جاؤ اس کا یہی مت مطلبب اللہ تعالی وجوہ سے پاک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک نیکی کرو گے آپ کو دس نیکیوں کا بدلا دوں گا میں مض اگر کوئی کسی کو ایک روپئے دے گا گغریب کو یہ پکڑو ایک روپئے تو اس میں آج اس میں آج رکاوٹ آ رہی ہے کہ جو لوگ ان لوگوں کو مدد کرتے اس میں کمی دن ب دن آتی جا رہی ہے اسی لیے یہ لوگ مجبور ہوتے ہیں فیس بک پر اگر ڈالتے ہے پوری دنیا کو اپنا چہرہ دکھا ہے کہ میں غریب ہوں
ہوں ہوں
ورنہ تو انسانیت کا یہ رول تھا کہ چپ چاپ کے اس کے گھر جاؤ کیا مدد آپ کے پاس طاقت تھی اس حساب سے اس کو مدد کرو تاکہ دوسریے بندے کو پت نہ لگ جائے کہ اس نے اس کو مدد کیا تو تو اس اس لیے یہ مجبور ہوتے ہے پھر فیس بک پر آتے ہیں نیوز والوں کو کہتے کہ ہمیں مدد کراؤ پورے انسان اس لیے اس سے بھی انسانیوں کو بہت نقصان پہنچا
بہت بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ
اس لیے جس جس گاؤوں میں بھائی چارہ ہو محبت ہو وہ گاؤ گاؤں چاہے چاہے شہر ہو گاؤں ہو یا ملک ہو وہ ترقی کی طرف جا رہا ہے لیکن یوروپین کنٹری جو ڈیولپڈ کنٹری ہے ان میں یہ فساد نہیں ہے
بالکل بھی نہیں ہے
کیونکہ ایک نوکری کر رہا ہے میں کیوں نہیں مجھے کیوں نہیں نوکری ملی نہیں وہ کہتےے کہ اللہ نے اس کو نوکری دی مجھے بزنس دیا یہ وہ بھی خوش میں بھی خوش لیکن ہمارے یہاں سوسائٹی میں کیا جو کوئی بندہ دن میں ہزار کماتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے کم ملا مجھے پانچ ہزار کمانی تھی میں نے ہزار ہی کماائے
صحیح بات یہ تو وجہ ہے ہم لوگ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہے بالکل بالکل
اس لیے ہم مقصد کے پیچھے پڑے ہیں وہ مقصد جس میں بہت نقصان پر اصلی مقصد وہ ہے کہ ہر انسان کامیاب ہونا چاہیے دنیا میں چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو تاکہ وہ زندگی اھی طرح سے گزار سکتی
بالکل یہ تو ہمارے مذہب نے بھی ہم کو سکھایا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھائی آپ کا کوئی دوست آپ کا کوئی رشتے دار کامیاب ہو تو آپ کو اس سے زیادہ خوشی ملنی چاہیے
ٹھیک ہے اس اسی لیے لوگ آج جو یہ فساد والے لوگ ہیں یہ انہی کی وجہ سے اچھے لوگ یہاں باگتے دوسرے ملکوں میں جاتے وجہ یہی ہوتی ہے کہ میں وہاں سے سکون کی زندگی بسر کروں اور اب اپنا روزگار کماؤں گا اچھی طریقے سے پھرن فساد کے بغیر اس لیے پریفر کرتے ہیں آج زیادہ تر لوگ یوروپین کنٹری میں کیونکہ وہاں امن ہے اس لیے وہاں یہ دنگہ فساد نہیں ہے
بالکل بھی نہیں ہے بالکل
جہاں زیرو کرائم ہو تو وہاں کتنی محبت ہوگی
بہت ہی زیادہ
اسی لیے ہمیں سب کو اس پر کام کرنا چاہتا ہے کہ جو انسانیت میں ووال پھیلی ہوئی ہے اس کو روکنا ہے تاکہ اسے ہمیں ہی فائدہ مل جائے اتنا زمانہ آج خراب ہو گیا کہ کسی جب کوئی بازر جاتا ہے وہ دوسروں کے سامنے پیسے نہیں نکالتا ہے
بالکل بالکل بالکل
وہ کہتے ہے کہ شاید یہ ان کے پاس چھری نہ ہو گن نہ ہو یہ مجھے مارے گا کہ مجھے پیسے لے جائے گا وہ کون سی زندگی ہے
بالکل ہمارے یہاں پہ بھی کوئی ویسے بہت سارے ایریاز ہے جہاں پہ انس کچھ سامان لانا ہوتا ہے وہ اتنے ہی پیسے گھر سے نکالتے ہیں اتنے ہی چاہے ان کو کچھ صابن ل لانا ہو سبزی لانی ہے تو وہ اتنی تیس آتی ہے چالیس کے آتی ہے وہ اتنے ہی پیے لاتے ہیں بس
آنے جانے میں بھی خطرہ ہو یہ کون سی زندگی ہے
بالکل بھی نہیں ہے اس سے تو ہم لوگ بہت پریشان ہو کے ہیں بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ
ہماری ماں بہنیں بھی کانپتی تھھی کی نہیں میں نہیں باہر جاؤں گا وہاں خطرہ ہے یہ ہے وہ ہے تو اس پر دھیان دینا چاہے تاکہ ایسا نہ ہو دیکھین پرانے زمانے میں لوگ سڑکوں پر سوتے تھے
بالکل میں اگر آپ دیکھو گے آپ کو آپ کو میں بتاؤں گا میں جو ہمارے جہاں تو میں رہتا ہوں نا
جی
یہاں پہ ابھیی یہاں پہ تو میں نے آپ کو بولا ہے یہاں پہ نالا سے ادھرز گزر رہا ہے ٹھیک ہے تو کچھ سال پہلے جب میں چھوٹا تھا آئی تھنک آٹھ سال دوو سال پہلے ہم یہاں پہ اپنی کالونی کے جو بھی بندے بندیاں رہتی تھی ہم ان کو بہن کی نظر سے دیکھتے تھے ہم ساتھ میں نہایا کرتے تھے ٹھیک ہے آج کل کا زمانہ اب دیکھو گے یار اتنا زیادہ خراب ہے کوئی بھائی بہن پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے
چ چلو شکریہ بائی آپ کے ساتھ کرنے کے مجھے بہت
مجھے بھی بہت ہی زیادہ خوشی ملی آپ سے بات کر کے ان شاءلہ میں چاہوں گا آپ سے بار بار میں بات کروں اللہ حافظ
تھینک یو سر